ہاں سن پہالے
جی آدا
آدھاب کیسے ہیںپ
ہ میں ٹھیک ہولا ہم ملا کیسے
ہاں میں بالکل ٹھیک بھائی
جی بالکل ٹھیک رہے اللہ پظ
جی شروعات کریں
جی بالکل آج کا موضوع رہے گا اپنا آلودگی آلودگی میں ہوائی آلودگی ہے آواز کی آلودگی ہے نا موسم کی مطلب ہر طرح کی دیکھا جائے جو پولوشن پھیل رہا ہے تو ہم اس کے ٹاپک پہ بات کریں گے ارے ہوں دیکھا جائے ہاں بالکل میں نے کہا کہ اب ہم پوزیشن پہ بات کر رہی ہیں ہمارا موضوع رہے گا تو معاشرے میں سب سے زیادہ گندگی ہو رہی ہے
سب سے زیادہ گندگی ہو رہی ہے لوگوں سے
لوگوں سے مطلب جو آم لوگ جو پبلک ہے ہاں عام پبلک جو ہے وہ مطلب اتنا خیال نہیں کر پا رہی کہ بھائی ہمیں بھی صفائی رکھنا چاہیے اپنے آس پاس علاقوں کی خود کی گھر کی یہ سارا کام ایک طب کے نہیں ہوتا ہے ایک س بالکل جتنے بھی ہے ہمیں جتنے بھی رہتے ہیں آس پاس علاقے میں سوسائٹی میں ایک جمع لکھنی سب کو لے کے چلنا چاہیے سک م آپ ہی کہہ رہاے ہیں اس میں آلودگی بار
کی سوسائٹی کو سب لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے خیال رکھنا چاہیے کہ ا زیادہ سے زیادہ کسی بھی طرح کا ک شرا مان لیجے کسی بھی طرح سے ا لیجے چاہے وہ او آواز کو لے کر ہو چاہے آپ گندگی کو ل کرر ہو کسی بھی چیز کو لکھ کرو ا کر سان ہی صاف نہیں رکھے گا تو پرکرتی تو اس کا بدلا لے گی ہی کہیں نہ کہیں جو آج کل اتنے
رہ ہاں تو قدرت کا نظام بگاڑ دے رہے ہیں بالکل قدرت کا نظام بگاڑ دے رہے ہیں پھر ہم اس کہتے ہیں کہ بھائی ہم پہ مہربانی کیوں نہیں ہو رہی مطلب
مہربانی کیسے ہوگی کیسے ہوگی مہرب آپ بھی تو انسانیت رکھیے نا اس چیز کہ
بالکل ایک تو اتنی آلودگی پھیلا رکھے ہیں سمندر کو دیکھ لو ندیوں کو دیکھ لو طرح طرح کے پالوشن سے بھر دیے گندگی آلودگی سے کتنی بھر دیے ہیں پھر کہتے کہ ہماری حالت کیتنی بن رہی ہماری صحت برا سر کی
ہاں جی ہاں صحت بھی اثر پڑے گا پانی اگر آپ گندا
بالکل آپ کو پینا پڑے گا چار لاکھ فلٹر کر لے وہ اب آلودگی تو آلودگی ہوتی ہے لیکن پانی سے تو چیزیں دھل ہے پانی کو کس شت ہو گیا یہ بھی سوچنا چاہیے
ہوگا اس کےارن ہی کتنے سارے جرمس ہیں یا کتنے سارے انفیکشن کا سامنا بچوں کو کرنا پڑ رہا ہے بڑو کو پڑا اور اب جیس جیسے برف بغ بارش برسات کا موسم آئے گا اس میں تو اور زیادہ دھیان رکھنے کی ا ضرورت ہو ہاں ضرورت پڑ ج ج ہے
ہوں
اس کی ہمیں دھیان رکھنا پتا ہے کہ نہیں ہو زیادہ گندگی نہ ہو
نہ ہو ہمیں
پاتے ہیں
نہیں نہیں یہ عام لوگوں کی پہچان ہی بن رہی ہے ایسا تھوڑی نہ کہ بھائی یہ ساری چیزیں ہم ٹیکس کر رہے دے رہے تھے کوئی لوگ کر نہیں
ماڈرنائز ہونے کے چکر میں ماڈرنائز ہونے یہ سب ہو رہا ہے ماڈرن ز ہو سبھی لوگ ماڈرن ہونا چاہتے ہیں پھر وہ بھلی اپنا کچھ بھی ہو آپ کسی بھی چیز کو لے لیجیے اب اگر ا اگر ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو ہم اتنے سارے فرنیچرس وغیرہ یوز کرتے ہیں آج سبھی چاہتے ہیں کہ اپنے ہم جس بھی گھر میں رہتے ہیں وہ گھر بہت ا صاف سترا راہو
ہاں بالکل
ا اچھا دکھے وہ تو اس کے لیے ہم اچھے سے اچھے فرنیچرس وغیرہ یوز کرتے ہیں
ہوں ہوں
پھر اس کے لیے تو کہیں نہ کہیں پیڑوں کو تو کاٹا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں پیڑ کٹ تو وہ ایک طرح سے دشت کر رہے ہیں
ہم ایک وجہ پ فرنیچر نہیں لے سکتے کہ ایک ہی وجہ ہے اس میں کہیں نہ کہیں لاپرواہی بہت ہو رہی ہے
نہیں بول رہی ہوں میں ایک ایگزامپل بتا رہی ہوں آپ کو کہ یہ ایک اس کا ہی کارن ہے یا ایک اس کا ہی وہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم جب گندگی فھیلاتے ہیں تو وہ اس طرح سے بھی پھیلے جا رہی ہے
نہیں نہیں ایک بےتکی کی بات ہے جو فیکٹریز لگائے جا رہے طرح طرح کے پلانٹس بنائے جا رہے ہیں تو وہ پلانٹس کو ہی کاٹے جائے گا ہاں ہاں تو مطلب تم ایک طرح سے کیا کر رہے ہو قدرت کے نظام کچھ چھیل رہ پھر وہ تو بدلا لے گی نا ہے کہ نہیں قدرت تو بدلا لے گی نا وہ تو نہیں چھوڑے گی آپ آک کو
بالکل صحیح اور جب قدرت بدلا لینے پر آتی ہے تو پھر انسان کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے
وہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیا اکھاڑ لے گی ہم نے تو اتنا مضبوط نہیں نظام کھڑا کر رکھ پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہے کہ نہیں
جے یا تو کہیں بہت زیادہ بارش بہت یا کہیں بہت زیادہ سوکھا
ابھی حال ہی میں کتنی بارش تھی کتنے ال پڑ رہے تھے کہ وہ اوولے پگھل نہیں رہے تھے ادھر بیٹھ ویر سے نیچے بیٹ کے ل ل ہاں بالکل اتنی مطلب اس قدر سسٹم کو ہلا کے رکھ دیے قدرت کی
ہوں صی ہے
آ کہ نہیں مر ہمم ہمم۔
لوگ نہیں۔۔۔ سمجھ پا رہے ہیں کہ ہمیں آگے جا کے جو ہماریے آگے پوچھتے آئیں گے وہ اس چیز کا جو۔۔۔
فائدہ اٹھائے گی
ہاں۔
کو یہ لگ رہا ہے لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہے نا ہاں ان کو یہ یہ عقل نہیں آ رہی کہ ہم قدرتی چیزیں ہٹا کے آرٹیفیشیل رکھیں گے تو انسان آرٹیفیشیل نہیں ہے نا وہ آرٹیفیشل تو ہے ہی نہیں ہے کی نہیں نہیںی وغیرہ مستنوی ہوتا تو ظاہر سی باتیں اس سے قدرتی چیزیں اچھی نہیں لگتی
جی جی ہاں ہاں جی وہ اتنا سمجھ اگر سارے لوگ لیں تو پھر
یہ دیکھو یہ بونجی نہیں ہے امی دیکھو ہوں
اگر سارے لوگ یہ ہی سمجھ لیں تو پھر بات کیا ہو جائے گی
ہوں سب بھی لاگو کو سمجھ نے کے لیے یہ سمجھنے کے لیے ہاں بہت ا
میں تو کہتی ہوں کہ جو پروجیکٹ بناتے ہیں انہوں نے بات پہ دھیان دینی چاہیے ہے کی نہیں جو پلانٹس بنا رہے ہیں طرح طرح کے انہوں نے سمجھنا چاہیے
جی وہ نا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ خود خدا بن جائیں گے تو وہ نہیں بن سکتے
بالکل بالکل وہ خدا کی جگہ لینا پسند کر رہے ہیں
ہوں وہ بھی خدا کے دوارا رچی گئی ایک رچنا ہے اور وہ سمجھ نہیں رہے بٹ بہت سے ایسا نہیں ہے کہ ہم ساری انہیں کی اس پہ وہ لگا دے بہت سی اچھی چیزیں بھی انہوں نے کی ہے لیکن کہیں کہیں جہاں پہ جیسے جن چیزوں کو بچایا جا سکتا ہے یا جو بیسٹ آؤٹ آف ویسٹ ہے ان چیزوں کو اپنایا جا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں صحیح بھی اپنایا جا رہا ہے کچھ لوگوں کے دوارا پہل کی جا رہی ہے کچھ لوگوں کے دوارا ا کیا جا رہا ہے کہ نہیں جو ویسٹ چیزیں رہتی ہیں ان سے کیا اچھے سے اچھا بنایا جا سکتا ہے جیسے بھی سوشل میڈیا فلوینسر ہے ابھی دھیان نہیں میرا بٹ وہ نا اس اس نے جو جیسے سڑی ہوئی گلی ہوئی جو چیزیں جیسے جوتی جو سڑے ہوئے رہتے ہیں پنک دیے جاتے
جی یہ ریسائیکل جو کروا رہا ہے یہ د بسٹ
ہاں اس نے اتنے اچھے اس کی آؤٹ فٹس بنا کے اتنے اچھے تیار کیے ہیں کہ ماشاء اللہ وہ ایسا لگتا ہے کہ بہت اچھے سے اس نے ریڈی کیا ہے اس کو تو وہ جو بیسٹ آؤٹ کچھ لوگ اس طرح سے بھی سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہم بیسٹ آؤٹ آف وسٹ نکال لیں تاکہ ا جو بھی ہے آگے ہماری پرکرتی کا سنتولن جو ہے وہ بنا رہے اور زیادہ سے زیادہ گندگی نہ پھیلے لوگ گندگی بھی بہت کر کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر آپ جا کے دیکھ لیجے ہاں گلی محللے میں لوگ نہیں تو کچھ بھی تمبا ک کا سیون کر کے پوکرے ہیں تو وہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں پالوشن کا کارن بن ہی رہا ہے
ہاں بن ہی رہا ہے بالکل صحیح بول رہا لیکن میرا یہ ہاں ہاں
بہت سارے جیسے کارنرس اس سے سب سے زیادہ ملتے ہیں کنرس آپ دیکھ لی کسی بھی گلی میں کسی بھی محلے میں جا کے آپ دیکھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس طرح سے ملے گا ہی آپ کو ہاں
بھی ملے گی ملے گی
ہوں کچھ نہیں ہو سکتا اس میں
نہیں وہ چیزیں تو ان لوگوں نے اپ جیون کے کہہ دیے کہ انہوں نے کھانا نہیں ملے گا تو چلے گا لیکن ان لووں کو یہ چیزیں ملنا بہت ضروری ان کی سانس ہی اٹک پڑی ہے
جی جی ب بالکل صحیح بالکل
بس ان لوگوں نے اپنے جیون میں اتار لیا ان چیزوں کو بچے سے بوڑھے سے سب
جی ہاں جی ہاں
نہیں نہیں مطلب آدی بن گئے پہلے کے لوگ کھاتے تھے صرف نامینل کھاتے ایزا ان کو کچھ پرابلم نہ جائے آپ کے لوگ تو کھا رہے کہ پرابلم ہو جائے اس قدر کھا رہے ہیں ہے کہ نہیں اس کی تو بات ہی نہیں کر سکتے اپنی
جی جی جی ہاںے
نکلا ہے تمباکو وغیرہ
جی ہاں ہ ہاں
ہے کہ نہیں جی بالکل شکریہ ساتھ دینے کے لیے مری مجھے بھی شکریہ بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے